آواز نہیں آ رہی
ہلو ہاں بھائی جان آواز آواز نہیں آ رہی تھی کہ سلام
جی سب کہہ رہی ہیں ہم ابو صحی ہیں آپ کے امی ابو صحیح ہیں
ہاں یہ سب خہریے تھے بھائی جان
جی بھائی جان کچھ فرمانا چاہیں گے آپ
ہاں بھائی جان یہی فرمانا چاہوں گا کہ ا آپ میرے دوست تھے اسکول گئے تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اسکول کی کچھ یادیں تازہ کر لیتے ہیں
جی بھائیان گولکل کریں گے
ہاں تو بتائیے بھائی جان آپ نے جو ٹویلتھ پاس کی تھی ہمارے ساتھ اس کے بعد کیا ہو رہا ہے
جی بھائی جان ٹویلتھ پاس کر کے یہی کچھ گھر کی پریشانییا آتی میری تو تو میں نے تو کچھ اپنی م مطلب کچھ اپنا کام کاج کر کے اپنی ایک دکان ڈالی ہے اس میں ہی کچھ ہو رہا ہے آپ بتائیے
ہاں بھائی جان آپ نے کچھ صحیح لائن پکڑی یہ جو بتایا نا آپ نے کہ دکانداری ہے اس میں اچھا پروفٹ ہوتا ہے آپ نے کس کی دکان ڈالی ہے
جی پینٹ شرٹ کی ڈا رہی ہے جینس پینٹ شرٹ یہ
ہاں بھائی جان بالکل آپ نے صحیح بولا ہے یہ جو یہ تو بالکل ب بجنس کی طرح ہے بھائی جان اور اچ اچ چ اچھی اچھی کمائی بھی ہو جاتی ہے اس سے اور بھائی جان اور اور اسکول کی بھائی جان آپ میرے ساتھ پڑھنے جاتے تھے آپ نے جو
اس کا تو کچھ پونچو پڑھنے جاتے تھے تو کچھ الگ ہی مطلب سر کہتے تھے پڑھو ہم کچھ الگ ہی مزے میں ڈولتے تھے
ہاں بالکل بھائی جان آپ ساتھ میں ڈولتے تھے ہمیں بھی مزہ آتا تھا اور دوست بھی ساتھ میں تھے گروپ کے بہتچھ
وہ دوستوں ایک تو اس کی نوکری لگ گئی شاید
ہاں بھائی جان بالکل جو ہمارے ساتھ پڑھتے پڑھے تھے نا جو گروپ میں دو ایک دو ایک دو لڑکےے تھے وہ ان کی نوکری لگ گئی ہیں اور وہ اچھی جگہ پر خرییات ہیں
جی بھائی جان آپ کا کیا ہو رہا ہے
ہاں بھائی جان میں تو بس یہی کر رہا ہوں کہ ابھی گورنمنٹ جاب کی تیاری کر رہا ہوں اور ابھی میں اللہ کے دین سے کچھ ہو جائے تو دیکھتے ہیں
یہلہ انا ایسا ہوتا ہے نا ہمارے ہم یہ تو اپنے بوشیہ کے لیے ڈال دی میں نے دکان اب بھی پڑھائی ہوئی چل رہی ہے میری
ہاں بھائی جان بالکل اچھا کیا آپ نے کیونکہ جو ہاں جو اپنا بزنس ہے نا اس سے کمائی بھی ہو جاتی ہے اور پڑھنے کے لیے پیسے بھی آ جاتے ہیں اور پڑھائی بھی اچھی ہو جائے گی آپ کی
ایسا ہی ہوتا ہے بھائی ہے گھر کی مجبوری ت میری
ہاں بھائی جان اچھا کیا آپ نے جو آپ کے گھر کی طرف دیکھ کر اور آپ نے جو دکان ڈالی ہے اور تھوڑا بجنس بھی ک رہا ہے ہاں بھائی جان آپ کو جو آگے یہی دکان جو ہے نا آپ نے ڈالی ہے وہی کام آئے گی اور اچھا پروفٹ بھی ہوگا اس سے جس سے کہ آپ اچھا پیسے والے بھی ہو سکتے ہو
جی دیکھو بھائی جان ابھی ہم کو ٹویلتھ پاس کی چار سال ہوئے ہیں نا جیسے ابھی میری دکان کافی سکسی ہو چکی ہے
میں جیسے پڑھائی پڑھائی بھی نہ کروں تو بھی مجھ کو کوئی دقت نہیں ہے میں اپنا اتنا مطلب کما سکتا مجھ کو اہمیت ہے اتنی میں کچھ دقت نہیں ہے میرا مست گزارا ہو گیا
ہاں بھائی جان بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے کیونکہ بزنس میں بہت سارا پیسہ ہے جس سے کہ آپ نے جو دکان ڈالی ہے نا وہ ایک بزنس کے طور پر ہی ہوتا ہے
جی بھائی جان بالکل بجنس کے طور پہ ہوتا ہے وہ تو اپنا تب مطتلجیے ایسا ہوتا ہے جی گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اس کا ٹائم فکس ہوتا ہے اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں اپنی کھولنی پڑتی ہے جس سے کیا کہ ہمارے کسٹمر کو بھی دقت ہوتی ہے
ہاں بھائی جان بالکل صحیح بولا آپ نے اور جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ساتھ پڑھے تھے نا جو دو دوست تھے ہمارے وہ ابھی ہاں وہ بھائی جان گھومنے کے لیے گئے ہیں اور جے پور گھومنے کے لیے گئے میں نے سوچا کہ بھائی جان ہم بھی چلیں کچھ دنوں کے لیے
جی بھائیان چلیں گے پر دکان تھوڑے دکان کی پروابلم ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے
ہاں بھائی جان پر آپ میرے کو بتا دینا پر چل ہم جائیں گے تو وہاں پر کیا کریں گے بھائی جان یہ بتا سکتے ہو
دیکھو بھائی جان اب گھومنے کے لیے جا رہے ہیں تو گھومیں گے ہی یہ بس ایسی جگہ گھومیں گے جو ہمارے آ آنے والے بوشیہ میں کام تھ جیسے وہاں پہ مطلب رادھانی وغیرہ ہو ہےا مطلبیز ایسی گھوم کے آئیں گے جو انہیں فالتو میں کچھ مطلب گھومنے گئے اور کچھ گھومنے آئے بتا لیجیے ہمارے بھشیہ میں کیا کام آئے گا
ہاں بھائی جان کچھ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو میں بتا سکتا بتا ہوں کہ کیا کیا کیا کریں گے
جی بھائییا بتاؤ
ہاں بھائیان جائیں گے تو آب فیملی کو بھی ساتھ میں لے کے جائیں گے تو تھوڑا وہاں پر جا کر گاڑی کر کے اور تھوڑا مزے کریں گے اور کچھ ہوٹل ووٹل میں رکیں گے اس جس سے کہ ہمارا کھانا ہو جائے گا اور تین چار دن رک کر وہاں پر اور جو پرسدھ جگہ ہیں جے پور کی جیسے کہ ہوا محل ہے وہ ایی چیز ہے تو اچھی اچھی چیزیں دیکھ کر اور وہاں کر ایکسپیریئنس لیں گے پڑھائی جس سے کہ ہمارے پڑھائی میں بھی کام آئے گا وہ اور اور اچھا کھا پی کے اور فیملی کے ساتھ تھوڑی موج مستی کر کےے اور جیسے ہی ڈول کے آئیں گے ج جس سے میں میرے کو چھٹی نہیں مل پاتی ہے بھائی جان میں کچھ کام کرتا ہوں نا میرے کو بھی جاب میرے کو بھی تھوڑا بہت جاب کر لیتا ہوں میں پرائیویٹ جاب تو میرے کو ٹائم نہیں ملتا ہے تو میرے کو چھٹی ملی ہے دو تین دن کی تو میں نے سوچا کہ چلو گھومنے چلتے تمہارے ساتھ
یہ سح ہی ہوتا بھائی جان جیسے یہی ٹائم ہے ہمارے گھر کے فیملی فیملی کے ساتھ گھومنے کا اسی ٹائم میں ہم اپنے کام پہ فوکس کریں گے تو گھر والوں کے گھر والوں کے ٹائم بھی کچھ ٹائم اسپینڈ اڈ کرنے کا وہ بھی بنتا ہے نا
ہاں بھائی ٹائم اسپینڈ نہیں کر پاتے ہیں بھائی ہاں ان کے ساتھ بھی ہسنا بولنا اچھا لگتا بھائی جان بالکل آپ کو صحی بولا
تو یہی ٹائم ہوتا ہے تو دیکھیں گے چلیں گے نا
ہاں بھائی جان آپ کچھ کچھ دنوں بعد میرے کو بتا دینا کیوںکہ میری ابھی چھٹی نہیں ہے تو میں کچھ دنوں کے لیے اب کام کر رہا ہوں اور کچھ دنوں بعد میرے کو بتا دینا کہ کیا کیسے اور کیسے چلنا ہے آپ اپنی فیملی کو نہیں لے جاؤ گے بھائی جان
جی بھائی جان فیملی جائے گی میری امی ابو سب جائیں گے
ہاں بھائی جان بالکل آپ فیملی کے ساتھ ہی چلنا کیونکہ فیملی ساتھ ہوتی ہے تو تھوڑا بہت مزے بھی ہوتے ہیں ہاں بتائیے
تھری ٹی کا فارم ما برا بھی
ہاں بھائی جان
سے ہم مطلب کتنے سال تک کے یہ سرٹیفکٹ مطلب یہ ہوتی ہے سیٹی کی تیاری
ابھی بھائی جان آپ نے فارم بھرا ہے سی ای ٹی کا سی ای ٹی کے فارم بھرنے کے بعد جو تین چار مہینے ہیں وہ کچھ تیاری میں لگاؤ اور اس کے بعد پیپر ہوگا پیپر کلیئر ہونے کے بعد پیپر جیسے ہی آپ کا کلیئر ہوگا تو جیسے کہ راجستھان میں جگہیں نکلتی ہیں
جی بھ جان
راجستھان کے لیے اور وہ سی ای ٹی بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ اس سی ٹی کے بنا آپ راجستھان میں پیپر نہیں دے سکتے
جی ہوتا ہے بھائی جان میں دیکھو اب میں راستھان پولیس کی تیاری کر رہا ہوں تو اس میں سیٹی ہی چاہیے اس لیے میں نے سی ڈے کا فارم بھرا اب میں دکان سے شاپ سے جا کر اب آٹھ بجے جاؤں گا نو بجے تک کھانا پانا ہو کر میں نو بجے سے لائبریری جاتا ہوں تو میں آتا ہوں بارہ بجے بارہ بجے سے چار بجے تک نیند لیتا ہوں پھر چار بجے سے نہ دو کے چھ بجے دکان کھلتی ہے چھ چھ بجے سات بجے جیسے پھر سات بجے نہیں کھلی تو ہماری دس بجے تو شاپ کھلنی کھولنی ہے میں اگر شاپ نہیں کھولی تو لائبریری جاتا ہوں پھر کیا کریں
ہاں بھائی جان بالکل صحیح بولا آپ نے اور آپ کے یہ بتائیے کہ آپ نے شاپ کہ بولا آپ شاپ میں کون کون سی جینس یا پینٹ شرٹ کون کون سے ملتے ہیں
یہ س جینس وغیرہ مطلب ہوتے ہیں نا
ہاں بولویٹم بالویٹم وغیرہ اور جو سمپل سادہ جو سلائی ہوتی ہیں وہ بھی ملتے ہیں
سلائی والے بھی مل جاتے ہیں سب مل جاتے ہیں
ہاں بھائی جان آپ نے جو سی ٹی کی بولا تھا نا تو سی ٹی آپ نے سی ٹی کر کے اور دو سال تک کی جیسے دو سال یا تین سال تک کیا ہوتا ہے کتنے سال تک وہ کی ہوتی ہے بھائی جان وہ
یہ سر تین سال تکے ہوتے بھائی
ہ تین سال تک وہ راجستھان میں فورم بھر سکتے ہو آپ جیسے کہ راجستھان پولیس کی ہے اور وہ جو اور نکلتی ہے ویکینسی تی ان کو بھی بھر سکتے ہو ہاں تو بھائی جان اور ہوں
میرے ایک بڑے بھائی تھے انہوں نے سی ڈٹی پاس کر لی تو اب وہ راجستھان پولیس کی تیاری کر رہے ہیں کریں گے اپ یہاں سے وہ فارم نکلے گا یہ نکل گیا ہے پتہ نکلے گا میرے کو پتا نہیں وہ رہے تھے اس لیے کام کہس وغیرہ یہ تیار کرے گا سیٹی کر لینے ٹھیک ہے کروں گ ضرور
ہاں بالکل بالکل صحیح بولا آپ نے آپ بھائی جان نے جو آپ سی کرو گے نا تو اس سے اچھا اچھا ہوتا ہے کہ راجستھان میں جو گورنمنٹ جواب ہے اچھی مل جاتی ہے اس سے اور آپ تو آپ کی تو م مطلب دکان بھی چل رہی ہے دکان کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کرتے ہو یار آپ تو بہت اچھی بات ہے یہ تو
جی بھائی کیاان تھاب تو
ہاں اور بتائیے بھائی جان کیسے آ یار اب مجھے یاد آ گیا کچھ کہ جو آپ اسکول میں جو مست مستیاں کرتی ہیں تیریں
ہاں جی بھائی جان
ہاں بالکل جو مستیاں کرتے تھے آپ جو اس چ ہونے سے پہل ہی باگاتے تھے ادم م اھاگر وہی جو وہی یاد آتی ہیں آپ کو کچھ آپ کو آپ کو کچھ یادیں یاد ہوتی ہیں یادیں کیا جو ہمارے ساتھ بتائی تھی آپ نے
ہاں جی بھائی جان جیسے ہم بوٹر پینے جاتے تھے تو ایک جا رہا ہے سب دوست ساتھ جاتے تھے ہمارے ایک کو پانی آپ جا رہے ہیں
ہاں وہ ساتھ میں سارا گروپ ہی چلتا تھا نا ہمارے ساتھ میں دوست ہوتے تھے تو
جی بھائی جان ایسا ہی ہوتا ہے کچھ ہم سر نے کچھ کام دیا وہ کام نہیں کیا اپنی من مستی کیا چل رہا ہے پتا ہی نہیں چل رہا ہے
چلو تو بھائی جان ٹھیک ہے اور آپ بتا ہاں ب آپ نے بھی بہت اچھا فرھمیا ٹھیک ہے خدا حافظ بھائی
کیا کال سماپت کر
خدا حافظ بھائی جان